وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
کیا حال ہے آپ کا وعلیکم السلام
ہاں جی بھائی جانب ٹھیک ہے
شکر الحمد اللہ گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کےے
ہاں جی بالکل میرے گھر میں سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک آپ کے والدین بھائی بہن سبھی ٹھیک ہیں
الحمد للہ اور سنائیے کیا کر رہے تھے
جی بس میں نے کھانا کھایا تو اب میں بیٹھا ہی تھا آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں
بس میں بھی بیٹھا ہی تھا اور اور موبائل فون چلا رہا تھا اور موبائل موبائل فون چلاتے چلاتے نا میرے دماغ میں ایک سوال سا آ گیا کہ موبائل فون استعمال كنے سے ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی ہو گئی ہے ہماری زندگی کتنی مطلب مان لیجیے کہ کتنی پیچھے چلی گئی ہے انسان بول رہا ہے موبائل فون سے ہم بہت آگے پہنچ گئے لیکن لیکن ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہماری لائف بہت پیچھے چلی گئی ہے کیونکہ پہلے کے زمانے میں دیکھے جائے جو پہلے کے لوگ تھے وہ ان کے پاس موبائل فون نہیں تھے تو وہ زیادہ سے زیادہ کام کرتے تھے ورزش کرتے تھے جس سے ان کی باڈی نا تندرست رہتی تھی
نہ کہ ہماری طرح کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا اور بیٹھ گئی اور فون ہاتھ میں رکھ لیا
جی
انسٹاگرام چل رہے ہیں کچھ بھی چلا رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہماری جو زندگی ہے اگر ہم دیکھیں کہ باہر کا جو ماحول ہے اس سے ہم کافی زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں کیونکہ ہمارے اگر ہم بہت سالوں پہلے دیکھے دس پندرہ زیادہ بھی نہیں دس پندرہ سال پہلے ہی دیکھ لے کے ہمارے جو بچے تھے ہم دیکھتے کہ دیکھتے تھے جو ہے کہ باہر میدانوں میں کھیلتے کھیلتے نظر آتے تھے یا کہیں باہر گھومنے جاتے تھے تاکہ ہمارے جو دماغ بھی دماغ کے لیے بھی اچھا ہے اور جو قدرتی خوبصورتی ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بنائی ہے ان کا جو ہے کہ ہم فائدہ اٹھائے وہ وہ اب ان چیزوں سے محروم ہی ہو چکے ہیں اگر ہم دیکھے موبائل فون کا جو استعمال ہے اگر ہم دیکھییں برا کافی زیادہ اچھے استعمال بھی ہے فائدہ مند بھی ہے کافی زیادہ لیکن اگر ہم دیکھیں موبائل فون کا جو برا استعمال ہے کافی زیادہ ہو ہو رہا ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو موبائل فون کافی مددگار بھی ثابت ہوا ہے ہماری پڑھائی میں بھی ثابت مددگار ثابت ہوا لیکن اگر ہم دیکھیں برا استعمال بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھے ہ ہر کوئی بچہ جو کھانا کھاتا ہے جو چھوٹا بچہ ہے جس کو ابھی فون چلانا بھی نہیں آتا وہ کھانا بھی فون دیکھ کے کھاتا ہے
جی فون کے بغیر وہ کھانا ہی نہیں کھا پا رہا ہے
کھ کھانا ہی نہیں کھاتا اور اگر ہم دیکھیں جو ہے کہ ہمارے اس میں والدین بھی ہمارے جو شامل ہیں ان کی بھی غلط ت ہیں کہ جو جب بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے تو ان کو لگ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو فون نہ دے کیونکہ
جی کہیں کسی اور طریقے سے کھانا کھلا دے یہ ضروری نہیں کہ ان کو جسٹ یہ چاہیے کہ موبائل فون د کی کھانا کھلا د کیونکہ یہ ایک عد گند عادت بن چکی ہے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جو دو دو تین تین سال کے ہیں ایسا ڈسکور کیا گیا ہے ایسا دیکھا گیا ہے کہ کہ جو وہ چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین سال کے بچوں کو اگر ہم موبائل فون کی سکرین دکھا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دیکھو اس پہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے تو اس سے اس کا جو دماغی واز ہے بہت خراب ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح طریقے اسس نے مطلب مان لیجیے وہ صحیح طریقے سے بن نہیں پاتا ان
باندھ نہیں پاتے جی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کار رہے ہے
جی ان کو ایک چیز تو وہ ہے ان کو پت نہیں ہوتا کھاں کیا رہے ہیں اور دو جی دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ان کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے ان کو اس چیز سے خوشی ملنے لگتی ہے پھر جب وہ اصلی زندگی میں جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اصلی زندگی دیکھ تے ہیں باہر کا ماحول دیکھتے ہیں تو وہ ان ان چیزوں میں وہ خوشیاں نہیں دیکھ پتہ ہی تو ان کو پہلے ہی ہو گیا ہوتا ہے کہ فلانا ویڈیو دیکھ لو تو اس سے ای سے میرا دماغ خوش ہو جاتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے
اگر ہم دیکھیں کہ جب جی بالکل اگر ہم دیکھے دیکھیے اگر جب بچہ ویڈیو دیکھتا ہے اکثر ہمارے گھروں میں یہ دیکھ دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ م ماں مجھے ایسے ہی کپڈے لانے ہیں یا اس میں ویڈیو میں ایسا کر رہا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے اس کا وہ جو کیونکہ اس کا دماغ ہے جو ہے وہ ویسا ہی ماننے کی کوشش کرتا ہے جس وجہ سے کافی زیادہ اگر ہم دیکھیے موبائل فون دیکھنا یہ بھی نہیں ہے کہ غلط نہیں کہہ سکتے لیکن چھوٹے بچوں کو دینا غلط ہے کیونکہ کبھی کبھار ایسی بھی جو ہے تصویریں سامنے آ جاتی ہیں جو کے بچے کو حیران کر دے ہاں جی بالکل جو جو اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر ہم دیکھ کہ آج کل جو ہے کہ کافی زیادہ غلط جو ویڈیوز ہے سوشل میڈیا میں کافی زیادہ وائرل گلہور رہے ہے اور جو غلط سائٹ یہ ہیں ویب سائٹیں ہیں استعمال کیا جا رہا ہے ان کا تو ان وجہ سے یہ بھی جو ہے کہ جو بچے کو پتہ نہیں ہونی چاہیے جس کا اس کا علم بھی نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں میں وہ مبتلا ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ جب آن لائن گیمس بچے کھیلتے ہیں تو باہر کا جو ماحول ہے باہر جب بچہ باہر جاتا ہے گھومنے کے لیے یا کھیلنے کے لیے جاتا ہے وہ دوست دوستوں کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ بات کر پاتا ہے اس سے وہ نالج بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ بات کر کے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیا کیسے بات کرنی ہے اور دوس دوست کیسے مناتے ہیں دوستوں کی چلنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے اور یہ گیم اگر ہم دیکھ کہ آف لائن جو ہے جب انسان باہر جاتا ہے میدان میں کھیلنے جاتا ہے تو کبھی کبھار انسان کو تھوڑی سی چوٹ بھی لگ جاتی ہے لیکن وہ خود ہی اٹ اٹھ پاتا ہے اور وہ اٹھنا سیکھتا ہے کہ کیسے
جی
غلطی ہو گئی مجھے تو ان چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے ہمارے صحت کی اس کے جو صحت تو اس کے کات جو امیون سسٹم اگر ہم مدی کی بات کریں وہ بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں دیکھ تو ہیں دن بہ دن والدین بھی جاتے کہ کہ نہیں میرا بچہ اپر بیٹھا ہے فون لے کے دے دو فون لیپ ٹاپ دے دو تو وہ وہیں پہ گیم کھیلے ہیں لیکن یہ کافی زیادہ جو ہے ہمارے جو خود کے لیے کافی زیادہ غلط ثابت ہو رہا ہے جس سے ہم آلسی بنتے جا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کے فون کے جو ہے فون اس فون کے ذریعے ہم کیسے اپ اپنے بچوں کو بچائے کیسے ہم اپنے آپ کو بچائے
جی میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو فون سے بچانا چاہتے ہیں پوری طریقے سے تو نہیں بچاتے سکتے کیونکہ ایسا ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس کے لیے فون ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ
جی بالکل
کے ذریعے سے وہ ہماری پڑھائی بہت آسان ہو گئی آج کے دور میں تو والدین کو یہ چاہیے کہ اگر بچے کو ہم فون دے رہے ہیں تو بانٹنے اکلے دے رہے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دے رہے ہیں لیکن اس میں بھی دیکھے کہ کہ بچہ پڑھ ہی رہا ہے کہ گیم کھیل رہا ہے بچہ گیم کھیل رہا ہے تو کون سی گیم کھیل رہا ہے ایسی کوئی گیم نہ کھیلے کہ جس سے اس کی پڑھائی تو خراب ہو ہی گی ہوئے گی اس کا مستقبل بھی خراب ہوئے گا اس کی صحبت بھی خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا رہن سہن بھی خراب ہو جائے گا ایسا نہ ہو تو والدین کو کو چاہیے کہ وہ بچے پہ نظر رکھے آج کل موبائل فونز میں ایسی سیٹنگس بھی آ گئی ہے ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس سے وہ جو ماں باپ ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ اپنے موبائل فون میں دیکھ پاتے ہیں کہ جو بچہ موبائل فون ہے وہ کر کیا رہ ہے اس میں ٹھیک ہے تو ان کے پاس اس اس موبائل فون کا پورا اختیار رت اختیارات ریت ہےک کہ بچہ اگر میں اپنے فون میں ایک گھنٹے ہے تو ایک گھنٹے اس نے یوٹیوب دیکھا ہے انسٹا دیکھا ہے کہ اس نے کوئی لیکچر اٹینڈ کیا ہے کہ اس نے کوئی پڑھائی کی ویڈیو دیکھیے یا کچھ تو وہ اسی چیز سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی یہی کی کہ اپنےر کو جو ہر اساتذہ اساتذہ کوچنگس دیتے ہیں کچ دیتے ہیں تو ان کے پاس بھیجے زیادہ تر تو وہیں پرریف وہیں اختیار کرنا چاہیے انسان کو
جی بالکل آپ نے صحیح بات کہی اس بارے میں جو مجھے جو آپ کے ٹاپک چنا تھا جو موضوع چنا تھا وہ کافی زیادہ اچھا ہے آپ بھی اپنا خیال رکھیں اور جو ہے کہ خود کے خود کو بھی خود کو بھی ان غلط ویڈیوز سے بھی دور رکھے
جی جی میں بھی یہی بولنے والا تھا آپ کو کہ جو ہم ہم بڑے بھی دیکھے تو ہم کو بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور ہی رکھنا چاہیے کیونکہ بڑے دیکھے تو وہ زیادہ تر فون چلا رہےتے تھ چلاتے رہتے ہیں تو اس سے ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی عدتیں خراب ہو جاتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشا رے میں ہمارے جو فون چلاتے ہیں پھر ایسے گندی گندی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے یا ایسے ہی کسی اور لڑکیوں وغیرہوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو چاہے انسان کو چاہیے ان چیزوں سے دور ہی رہے
جی بالکل چلو مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں آپ کو کافی زیادہ معلومات ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ان چیزوں سے دوری
جی بالکل اللہ